ہ
ہاں
ہلو
ہاں آواز نہیں جا رہا ہے کیا
ہاں آگاز تھا ہاں آغاز تو آیا
یہ لیجے بات کیجیے
ہ
ہیلو کام تھا رہا وعلیکم السلام بس یہیں گھر میں ہے
کون جگہ
بدسو
جگدیش پور کون جگہ ہے جگدیش پور
دگور جی مد مدو پور تھانا
مد پور تھانا
بڑے تھانا ہے
ہوں
میں پوچ اور کیا خبر ہے سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے کہاں کام کر رہے
یہ کر رہے ہیں بگلے میں جیک س
ان کا
راج مستری کام
راج مستری کون سی کام ہوتا ہے
انینٹری میں ہوتا ہے جو ڈھل ہے بولے نہیں ہوتا ہے
ہاں
بہت کام کرتے ہیں
ہ اچھا اور
بولیے یار
اور کون سے ہوتا ہے
بس کال ڈھلائی ولائی کرتے ہیں پ لشٹم پلستر بھی ہوتا ہے وہی میں
م پورا مکان بنا کے دیتے
ہاں ہچ
تبھی ہے
ہا
آپ کہاں پر ہے
ہاں میں کھیت میں
بت
ہاں
آ کرنے
نہیں ابھی ہے وہی کھیت میں کون سی
لانون روپائی چالو ہے نا
ہاں
وہ کر دیے
ہاں س کر د
ہوں
ہوں
کھیت روکھتے ہیں
آ
چت روپائی کرتے ہیں
دان کھیت
اتنا ہوتا ہے آج ابھی فسٹ شروع کر دیے
ھم ہو گیا
ہاں
ہاں ہلو
ہاں بولیے ن
ہاں
اور خبر بتائیے کیسا ہے ہم لوگ کبھی کام دیجیے
کون کہماں کام دے میں بینک جم والوں تو جم نہیں ہے ہ
لوگ کا بھی کام دیجیے نا تو بیٹھا ہوا ہے
اے آ
کیا کرنا پڑتا ہو
یہا وہی ادار لے کےے آئیے گ ہاں گے یہ ج جو گاڑ ج، ی کٹ گا جگای وہی کھیت میں کام کرنا پڑتا ہے جٹ کوے وہ شپ ہلو ہاں بولیے
بول رہے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بولیے گٹھا ہوا ہے
بول رہے ہیں ہم
ہاں
ھم کہیں بیٹھ بیٹھا ہوے ہیں
آم نیم مل رہا ہے ب بیٹ رہے اسی لیے ا مار
بہت کام ہے ادھر ابھی
ب کام ہے اب دھیان دیجیے جائیں گے کام کرنے
نہیں آئیے ن تو
ہ
دو دن نیا تھا گھر میں کہاں چل گیا تھا
چل گئے تھے دھنباد
کہاں ہے ہاں
ایک کام کرتا لاش میں
ہوں او اوروم جان ن سب سے بڑھیا کہاں لگتا ہے گھومنے کے لیے
ہم لوگ کو لگتا ہے کیرلا میں
ہ کون جگاہ دلیر د ہلو کون جگا لگتا
وہ کووٹ کیرلہ
پہن ج ہے ک مڑے کون سی ہے وہاں
ک ہے اور اچھا بھی علاقہ ہے
گاڑ کو گھومنے والا جگا کون دگا
ہم لوگ وہیں رہتے ہیں اس لیے نام بتا دیے وہاں کا
گھومنے والا جگہ سب گھومنے کہاں جاتا ہے
نہیں وہیں پار تو سمندر کے کنارے جاتے ہیں
گاڑی مالک ہے سبا پیٹ کو
سمندر کے کنارے کیا رہے گا وہ یہ ب پانی ہے نظارہ دیکھ رہے ہیں پانی کا
آکش میں درک گاڑی والے کی طرف اس طرح سے کچھ نہیں
پانی پانی نظر آ رہا ہے تو وہاں کہاں رہے گا سر میں
ہ د م چڑے د دڑ بر گی کچھ نہیں کچھ تو ہو رہ ہی کرتا ہے
ہاں تو رہ گا ہے بہت سارا نظار کیا کیا آپ کو ہم بول دیں
ہوں ہلو
آپ کہیں گھومنے نہ جاتے ہیں کیا
م بتا بسے بسے تھتا د ا گ گریڈ ضلع میں
ہ بد ج ل
ہوں
کیا کیا وہاں ہے کنڈولی میں
کنڈلی میں ایکگ پہاڑی ہے
ہاں
آر کو ڈیم ہے
ہاں
بڑھیا لگتا ہے وہ
ہاں
جائیے گا کیا
ہاں ایک دم آرام سے چل جائیں گے بولیے گا تب
سب
اب جب بوللیے گا وہ پھر اس ٹائم چل جائیں گے ہم
ہ اچھا چ آ جائیں گے ابھی
ہاں بولنا
کھیت میں تھوڑا کام ہے
ج گ
کام پل کام پہلے ختم ہونے دیجیے نا اس کے بعد جائیں گے ایک بار
ہاں ہاں کر لیجیے نا کام ہم لوگ میرا بھی مدو پور میں کام ہے
کون سی
یہ سینٹری میں کام کرتے ہیں
ہوں ہ کتنا دن تک کامیابی
ارا جن کیا ہے
کتنا دن
دس پندرہ دن کا ہے
ا
دس پندرہ دن کے بع ہی بولنا
دس پندرہ دن ہے وہ اتنا دن ابھی لگے گا ہم لوگ کو یہاں
ہ
کھیت کھیت میں اتنا دن لگ جائے گا
ہاں
ہوں
ابھی کھیتے میں تو گھر میں ہے
ابھی کھیت میں ہے
ہاں
ہ
تو ہم لوگ کابھی دھیان دیجیے گا کام ووم میں
ہم دے رہے ہیں
ہاں
اپنے دے رہے ہیں
ایک
بولنا نہیں پڑے گا اتنا
ہاں ہاں ہاں
ہاں
اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے اور ابھی کہاں پر ہے گھر میں ہے کہ کہیں گئے ہیں
جی امدھوپور میں
مدو پور
ہاں
مدھو پور میں سب سے چیز کون سی لگتا ہے وہاں
اور
مدھے پور میں سب سے اچھا کون سی لگتا ہے وہاں کھانے کے لیے
کے لیے ہمر لیے بیسٹ ہے
مسید
لولی پاپ ہے
ہوں اور کچھ
جو جس سے اچھا ہے ہمار لیے تو وہی بیسٹ ہے
ہوں ہاں
کھاتے ہیں کبھی من کرتا ہے کھا لیتے ہیں کب دو پیس
ہوں اچھا
آپ کا اچھا کیا ہے نان ویج میں آپ کا اچھا کیا ہے
مدھے پور میں ہم کو سب سے بڑھیا لگتا ہے وہاں کا مٹھائی چلی مد پورک
بردمان
بردھمان
ٹھیک ہے تو وہی تو بولنا کہ آپ جو جس کا اچھا ہے
ہوں ہم کو مٹھائی بہت بڑھیا لگتا ہے
مٹھ لگتا ہے لگتا ہے اچھا
ہاں اں دہم رو
سب بتائیے
ہاں بولیے
آم کا تلاش کرنا ٹھیک ہے
کونچی
اورور میں کام کا تلاش کرنا
کام کا
ہاں
کام کر بولے ہیں
ہاں جلدی تھوڑا جلدی دھیان دیجیے گا
ہم بول دیے ہیں کام کے لیے لگ بھگ ایک دو دن ایک دو دن کے بعد
یک ہے
اوپر والا بولا ہے
ہاں ہاں
ہاں
جی
اور ابھی کون سی کر رہے ہیں
ہاں تر بیٹھا ہی تو چائے پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں تو سیڈ پر ہیں
چائے
ہاں
ہوں
ہاں
چ آائے پی رہے ہیں
ہوں
ہ اچھا
آپ کیا کر رہے ہیں ابھی
ہم یہاں کھیت میں ہیں
ہ م کدار لے کے جانا ہے نا
آاں